جی ہو وعلیکم اسلام کیا کر رہے ہو
میں چل رہی ہوں روڈ پہ آپ ٹھیک ہو گھر
جی گھر میں سب ٹھیک ہے
ج ہاں شکر اللہ کا آپ نے کل سے کال ہی نہیں کیا خریت تھے آپ کہاں بزی تھی
ایسے ہی میں نے کال نہیں کی بزی تھی تھوڑی
کہاں پہ
میں مجھے گھر میں کام تھا تبھی
اچھا ٹھیک اب ٹھیک ہو آف ہو فری
میرے ساتھ آؤ گی مارکیٹ
میں اس ٹائم سنا بزی ہوں میں خود ایکچولی جا رہی ہوں کام سے سے مجھے اپنا آدھار کارڈ اپ ڈیٹ کروانا ہے
کہاں جانا ہے میں بھی آؤں گی پھر ساتھ
ٹھیک ہے میں سوپور جا رہی ہوں آپ مجھے ویٹ کرنا سندراما چنار کے پاس
اچھا ٹھیک ہے میں کروں گی ویٹ ادھر اور بتاؤ اور کیا کرنا ہے سوپور میں
ایک تو مجھے میں نے مما کا دوپٹہ لیا تھا اس کو کلر چڑھانا تھا
اچھا ٹھیک
ہاں اور آدھار کارڈ ابڈیٹ کروں گی مجھے اصل میں اس کو نمبر اور فوٹو ابڈیٹ کرنا ہے وہ سیونتھ کی فوٹو ہے نا اس کو اس میں بہت مانہوس لگ رہے ہے کوئی آدھار کارڈ مانگتا ہے نا تو میں مطلب مجھے بہت شرم آتی ہے میں اس کو کیسے آدھار کارڈ کی فوٹو بھیجو اسی لیے میں پہلے وہ اپڈیٹ کروں گی
اچھا ٹھیک ہے مجھے بھی وہاں کام ہے سوپور میں مجھے رینگ لانی ہے اور میں شوز دکھوں ادھر
ہاں وہاں اچھا مارکیٹ ہے
ہاں ادھر مجھے بولو یہاں پہ ہے نا محول یہاں پہ سنگگراما میں ادھر ان کو وہ کریم اوپن ہوا ہے
نہیں ابھی ایکچولی اس میں بہت سارے ایسے آ رہے ہیں نا آؤٹ لیٹس لیکن ابھی وہاں پہ انوگریشن نہیں ہوئی ابھی وہاں پہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے
تو انہوں نے کیا تھا نا عید پہ اسٹارٹ
نہیں نہیں وہ انہوں نے سوپور والا بیکما کیک اسٹارٹ کیا ہے
انہوں نے سوپور اور سنگگرراما بھی کھولا ہے
ہاں بیگ مر سوپور تو ان اتنا اچھا کھولا ہے وہ اتنا پیارا انٹیریئر ہے اس کو یہاں تو ابھی وہ اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں
اچھا ٹھیک ہے
بس ٹھیک آپ بتاؤ
ہاں کورٹ کیوں نہیں گئی تھی
میں یہ کام میں سوچا تھا ایک تو گھر میں روم کی صاف صفائی کی اور کچن کو تھوڑا صاف کیا میں سوچا اج میں سوپر آؤنگی آج تبھی نی گئی اوٹ
اوکے ہاں اور
آپ مجھے بات ہے بولا آپ میرے ساتھ لاداک آؤ گی
کیا
آپ میرے ساتھ لاداک آؤ گی
ہاں ہاں میں آؤنگی نا لیکن اگلے سال
اس سال کیا مسئلہ ہے
اور میں پچلھے سال بھی تھی نا لادک مجھے گھر والے مار ڈالیں گے بولیں گے یہ کیا روز روز لادک جاتے ٹھیک ہے تبھی اگلے سال تک ویٹ کرو پھر جائیں گے ساتھ جی میں نے بولا نا اگلے ساتھ پکا جائیں گے
ٹھیک ہے میں نے سوچا تھا میں جولائی اینڈنگ میں جاؤنگی
نہیں ہم کریں گے کام اگلے سال جب کالی جائے گی نا ہم اسی کے ساتھ جائیں گے پھر رہیں گے ایک دن ادھر سے دوسرے دن ادھر نکلتی ہے نا گاڑی پہنگو کے لیے اس میں بہت سارے ہوتے ہیں مطلب ہم دو جائیں گے نا ہاں
لیکن بینگوک میں کیا مزہ ہے گاڑی میں بینگوک انسان بائک پہ جا سکتے تو ایسے کوئی
بھائی تم میں آؤنگی پیچھے
مجھے سائیکل چلانی نہیں آتی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو
بائک کون چلائے گا
میں تو میں وہی بول رہی ہوں وہاں پہ بائکس کا بھی رینٹ پہ دیتے نا وہ وادہ پسن ڈرائیور رائڈر
نہیں دیں گے نا
میں یہی بول رہی ہوں نا اگر رائٹ اور ساتھ ہوگا نا تو کتنا ایزی ہوگا نا مجھے پہنگوک دیکھنا ہے مگر مجھے بائک پہ
رائڈر کے ساتھ جائیں گے چیپکے عاقل ہے
ٹیپ کی طرح اور کیا کیا فائدہ ہے اکیلا جانے کا
ٹیکسی میں جائیں گے
ٹھیک ہے آپ تو گئی پچھلے سال میرے بغیر مجھے پھر سنسکرین میں جو دیلاکے دو جب اتنا ہی پیسہ ہے
خلاف ستی اور کچھ نہیں دے سکتی نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں اتنے پیسے
پھر پاستا کھلا دو بھائی
پیزا کتنے میں آئے گا ادھر
تین سو میں
ھو تین سو تو بڑی بات ہے
کیا ہو گیا آپ کو آپ کیا کر رہے تھے ڈگری کالج میں پھر آپ نے تو ایک مہینے وہاں پہ جاب
اس کو میں نے لائے چیزیں
کیا لایا
اب کیا انہوں نے مجھے دیا انہوں نے مجھے دس ہزار دیے
اور میں دس ہزار دن کےلے لوں اگر میں جاؤں
اب کیا میں نے ادھر بیس کلاس دی ہے نا اور بیچ میں چھٹیاں بھی ہوتی تھھی نا ادھر وہ مت پھر کانٹریکٹر کو وہ کہاں دیتے ہیں چھٹیوں کا
آج آپ کو پتا ہے ڈی پی ایس میں اس ٹائم ویکنسی ہے وہ ہائر کر رہے ہے ٹیچرس کو
ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا میں بھول گئی گھر جا کے میں کر دوں کچھ
ہاں آپ کرو کو اپنی سی وی وغیرہ سینڈ ریزوم ڈالو آپ وہ اچھا خاصا پے کرتا ہے ہائر میں اگر آپ چاہو گے
ہاں میں دوں گی
کم سے کم پیسے کماؤ میرے لیے ہی صحیح
اور کیا کرونگی کچھ نہ کچھ تو کرونگی گے جگاڑ
ہوں کرنا ضروری بس ٹھیک آ بتاؤ
میں کیا بولوں آج کل میں کچھ کچھ نہیں کرتی ہوں میں بیٹھی رہتی ہوں گھر پہ بچوں کو پالتی ہوں اور کیا کرونگی
مزہ آیا
ہاں آیا بہت مزہ آیا ہم کل گئے تھے نا مامس بال بھی ادھر بہت مزہ آیا بان سب لے گئے تھے نا ادھر بہت بازا
اچھا ٹھیک
اوپر سے گھر ہاں کل موسم ٹھیک تھا نا بارش میں بارش پڑ رہی تھی نا
ہوں ہ
پھر مزہ آیا ہمیں
ٹھیک ہاں وہ مزہ ہے اب نیکسٹ ٹائم آپ آؤ گے نا پھر ہم جائیں گے راجپور رام پور پھر سے
وہ کہاں سے ہے راست رامپور
آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جہاں ہم نے ہمیں ابو نے لیا تھا
ہاں وہ بولرس ہے
ہاں ادھر ہی ہے ادھر اتنی اچھی پارک ہے ادھر اس میں اتنے پیارے پیارے جھولے ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کیا تھا نا
ہاں
وہ میں نے وہی اٹھایا ہے
اس کو کیا بولتے ہیں راج پور
رام پور
اچھا ٹھیک ہے
اسے آپ کہاں پہنچی آپ پہنچی سنگگرام آپ کی سانس پھول رہی ہے
اور کیا ہاں پہنچنے والی ہوں
یہ پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو آپ موڑ موڑ کے
دیکھ رہی ہوں جس کے ساتھ میں چل رہی تھی وہ ہے
کہ اٹھ گیا نہیں نہیں وہ ادھر ہی ہے اب چلتی بنو
کل موسم اچھا تھا تھوڑی ٹھنڈ تھی آج کتنی گرمی ہے
می ہے آپ کو پتہ ہے میں اتنی کالی ہوگی ہوں اب میں نے ماسک لگائی ہے
ا میں تو پہلے سے ہی کالی ہوں آج میں تھوڑی سفید ہو گئی ہوں دھوپ سے
نہیں آپ کو تو پتا ہے میں پہلے سے کالی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں
اچھا ٹھیک ہے ہم تو دوپ پہ اور نکھر جاتے ہیں
نہیں میں تو دھوپ میں بہت گندی لگتی ہوں ہ یہ تو بکھر جاؤ یوں میں تو پہچان بھی نہیں آتی
کوئی بات نہیں دھوپ جولائی کے منتھ میں ہی ہوتی ہے پھر تو یہاں صرف بارش ہوتی ہے گیارہ مہینے
اگست میں ہے نا شادی اگر تب تک میرا چاہ رہا ہے ایسا ہی رہا کتنا عجیب ہوگا نا
نہیں سنسکرین لگایا کرو زیادہ زیادہ
خود آپ اتنے خوبصورت لگوں کے سارے میں لگوں گی کالی
نہیں بالکل
ہوں
نہیں تم نہیں ہوگی کالی اگ کہ مہینے میں اچھا موسم ہوتا ہے نا اس میں انسان پھر سفید ہو جاتا ہے
ہ دیکھتی ہوں میں میں سوچ رہی ہوں میں کوٹ اگست کے مہینے آف کر دوں
ہاں پھر گھر میرا ہوگی نا تو اس دن خود بخود ہو جائے گی ٹھیک
ہاں میں ویکھوں گی
اور اور کیا
اور بتاؤ آ ابش آ پہلے ہی آؤگی نا شادی کے دن ہو آپ اسی دن ا نامطلب نا شادی کو دو چار دن رہیں گے نا
میں مہندی رات کے دن آوںں گی
سر کیا مہندی رات کے دن کھانے کے لیے آ میں ہمیں کام کون کرے گا یہاں پہ
کام کرنے کے لیے ادھر بہت سی لڑکیاں ہیں میں آؤں گی تمہاری شادی کے دن میں تو ایک سال پہلے آؤں گی
پھر اس پھر کیوں گھر گئی اگلے سال میری شادی ہے
اسس ٹائم الگ ہے نا اس ٹائم الگ ہے
نہیں کیوں کیا الگ
اس ٹائم اس ٹائم کزن کی شادی اس ٹائم کزن کے کزن کی شادی ہے
ہاں
ہ نہیں تو کیا
یہ بات تو صحیح ہے
ہے نا
ہاں
ہاں میں آؤں گی ایک دن پہلے ہی آ جاؤں گی جس دن خالی آئے گی نا اسی دن میں بھی آ جاؤں گی
ٹھیک ہے ہ مزہ آئے گا
ہاں اس دن اس دن مزہ آئے گا
ہوں
ہاں میں لاؤں گی مہرون سوٹ
ہاں اور کیا مہرون ضرور ہی لانا مہرون ہے نا ہمیں چھی
ہاں پھر یہ پھر میری کزن کی شادی بھی ہے نا اس پہ بھی لگے گا ہے نا وہ بھی مہندی رات کے دن لگاؤں گی پھر ادھر سیپٹمبر تھرٹی سیپٹمبر اور مجھے یلو سوٹ بھی ہے نا میں نے نیا لایا ہے نا یلو سوٹ
ہاں میں نے دیکھا وہ پرسوں وہ اچھا ہاں میں نے وہ دیکھا پرسوں وہ اچھا ہے آپ کو
ہاں وہ بھی وہ اس کی ہیلدی میں میں لگاؤں گی ادھر بھی لگاؤں گی میں کھانے کے ٹائم ہاں نا آم میں کھانے کے ٹائم لگائیں گے یلو
ٹھیک ہے
مہروں لگانا ہے اس
سامنے گاڑی ہے اس پہ چڑھو اور سیٹ رکھو اور فون کاٹو ٹھیک ہے بائے اپنا خیال رکھنا اوکے
آٹھ منٹ
چپک کے سالو ٹیپ